وعلیکم السلام ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ کے بچے ٹھیک ہے
ہاں میرے بچے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سبھی ٹھیک کیا آپ سنائیے کیا کر رہی ہو
بس بیٹھی ہوں بچوں کو لے کے
ان کا تو کام ہی آیسی گرمی سے اور تنگ ہوت مجھے نیند پڑی تھی میری کزن نے مجھے اتنے کالس کیے ہیں میں اس کا فون دیکھ رہی تھی لیکن نیند کی وجہ سے اٹھایا نہیں
اچھا
اب میری بہن نے کال کی تو اس کا بھی ایک بار کاٹا جب اس نے دوبارہ کیا تو میں نے سوچا اب یے نا انصافی ہوئی ان کے ساتھ مجھے پر ہاں کھانا کھایا جے پتہ ہی نہیں میں کتنے دنوں بعد دن میں سوئی
کیوں
دن میں اب زیادہ نہیں سوتی آج مجھے نیند آ گئی اصل میں میں نے کھانا کھانے سے پہلے نہایا پھر رہتی ہے نا وہ ٹھنڈی
ہاں ٹھنڈ
اس ہاں اسی وجہ سے مجھے نیند بھی آ گئی
اچھا کیا
اور ہیا جا گرمی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ آیا جان کہاں ہے
آیا جان گیی ہیں ادھر ننیحال
ننیحال کس کے ساتھ
ہم گئے تھے صبح بسمور میں ڈاکٹر کے پاس
ہمم
لیکن وہاں پے میری ایک مجھے ہی ملا اپوائنٹمنٹ وہ بھی میں ہم گئے نو بجے دو بج دو بجے مجھے ملا اپوائنٹمنٹ وہاں پے پھر اس کو بپ اس نے بولا ایک ہی پیشنٹ کو دیکھے گا ڈاک ٹر دو کونہی اب ایسے لگے گا آپ کو دکھا ہی اگر ویٹ کرو گے دونوں تو پھر میں میں ہی میں نے ویٹ کیا وہ گھا دی آ گئی پھر اس کو پھر وہیں سے آیا بائی اس نے ہایا کو لیا گار وہ یہ آ گئی تھی یہاں پہ
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک آپ کیا بولا ڈاکر نے آپ کو
ڈاکٹر کیا بولتے ہیں صرف دوائی
وہ تو ہے ہی مجھے کل سفا قدل سے کجن کال کر رہی تھی اس کی بیٹی ہوگئی اب بھی اس کو آٹھواں کے نوواں مہینہ ہوا ڈیلیوری کے بعد اس میں اس کو دو سرجریز آ گئی ایک تو وہ پینڈس نکالا اس کا اب میں سن رہی ہوں اس کو کڈنی میں اسٹون ہے اس کو ڈسکا ہے میں نے بولا اسے آپ کی باڈی شاید مکان بنانے کی تیاری میں ہے اسی لیے اسٹون جمع کر رہی ہو
کو ڈسک یہ سٹون بس ڈس کے ڈسک ہو گئی زیادہ آم
ہاں میری بہن کو اتنا کمر درد ہوتا ہے وہ زیادہ دیر کھڑی رہتی ہے نا وہ لوک ہو جاتی ہے
وہی ہو جاتا ہے مجھے بھی میں مجھے کبھی نہیں ہوتا تھا لیکن میں پچھ مجھے ہوتا پچھلی بار ایک کمر میں درد
ہلکی ہلکا ہلکا سا جیسے شوبوں کو پہلے ہلکا کاا ہو گیا ہاں
پھر میں گئی ڈاکٹر کے پاس ادھر ہاسپٹل اھر مجھے کیا ایکس رے اس نے بولا آپ کو یہ ہے ڈسک ہو گئی ہے گاردن میں دو ڈسک ہے اور بیک میں ایک ہے لیکن پھر مجھے اتنا ڈرد نہیں تھا ہوتا تھا کبھی کبھی پھر میں نے دوائی بھی کھائی تھوڑی سی پارک ہو گئی
ہاں ہاں
اب میں پچھلے مجھے لگ دس دن ہو گئے یہاں مائکے میں میں یہاں ائی تو مجھ لیکن اتنا درد ہوگیا جتنا میں بیٹھی نا ات مجے زیادہ ہی درد ہو گیا میرے ج وہ لاک ہو گئے میں کچھ اٹا ہی نہیں پاتی تھی اوپر سے چھوٹے چھٹے بچے ہیں پھر مطلب چلتا ہے
نہیں کہاں بچوں کے ساتھ کہاں چلتا ہے
اسی لیے میں نے آ بولا میں پھر مجھے گھر جانا ہے میں ڈاکٹر کے پہنچاؤں گی اس نے وہاں پہ بولا اپ نہ کچھ باری اٹھانا نہ جھک کے کرنا کام اب میں کیا کروں سسرال میں
باری بھی اٹھانا ہے جو گھر بھی ڈاکٹر تو وہی بول رہے وہ کہاں یہ دیکھتے ہیں مائیکا سسرال وہ بس بولتے ہیں
اور اوپر سے چھوٹی بچی دودھ پیتے ہے اس سے زیادہ ہی ہو جاتی ہے
ہاں اور اس سے زیادہ کمزوری ہوتی ہے
اب کے کیا اپنی بہن کے وہ گئی ڈاکر کے پس آپ کی ماں بول رہی تھی پچھلی پچھلی بار اس کو ایم آر آئی بولا ہے کرنے کے لیے
اس نے کیا ہی نہیں آپ بول رہی تھی کہ کچھ پھر سے جاؤں گی کسی بشیر لڈاکی کے پاس ایکس رے کر کے ہے وہی سونتلی پتا نہیں کون سا فل سفا ہے وہ تو تب جائے گی نا اب جب اور ہو جائے گا وہ جب پچھلی بار پچھلی سیٹرڈے یہاں تھی نا وہ ہمیں دعوت تھی نا ان گھر والوں کو وہ جب تیاری کر رہی تھی نا ماما کے پاس ساتھ سو تب ہی بیمار تھی نہ بیچاری وہ بھی مائکے میں ت وہ جب ماما کے ساتھ تیاری کر رہی تھی نا وہ شام کو رو رہی تھی میں کیسے اب بستر میں جاؤں اس نے ہاتھ میں بلیک کوٹ آ یا تھا مجھے مجھے نا ایک طرح سے ہنسی آگئی میں نے سوچا اگر میں اس کے سامنے ہاسو یہ مجھے چھوڑے گی
ہ ہ ہ
لیکن ہے تو یہ سب ان کو یہ پروبلم
یہ عام ہو گیا ہے سب کو
دیکھو نا رانی کی حالت رانی کو بھی ایسا ہی ہوا ہے اس کو گردن میں ہے سامے
ہاں اس کو گردن لیکن مجھے بھی بولا ڈاکٹر نے آپ کو گردن میں زیادہ ہے لیکن مجھے وه بھی بول رہی تھی یہ بول رہی تھی مجھے گاردن کو زیادہ پروبلم ہے لیکن مجھےبھی دارد وارد کچھ نہیں ہے جیسے اس کو اپنی ہی زبان ہے نا زبان
پارسو رات کو
ہو گیے گردن میں
ایک خود ہی کو بولتی ہے نا اس کو میرے جیسے ہو میں نےاللہ لاسٹ ٹائم میں نے بھائی کے سا منے بولا دیکھو اللہ نے جو اللہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے مجھے یہ لیگس میں ہے باقی میں ٹھیک رہتی ہوں کچھ نہیں ہوتا ہے میں ٹھیک وہ ہوں بھیا نے مجھے بولا مت بولو ایسے پھر آپنی ہی نظر لگتی ہے پھر مجھے رات کو اٹھنا ہے میں جیسی ہی اس رات سوئی نا مجھے لگ گیا مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا مجھے پتہ نہیں کیا
یہ ہو جاتا اس لئے پچھلے وہ مجھے پچھ کئی بار بول رہی تھی مجھے بولا ڈاکٹر نے لیکن مجھے بھی بولا ڈاکٹر نے بولا آپ کو بیگ میں ایک کسی کے گردن میں ڈ و دو ڈ سک ھے اور کچھ اوپر سے کچھ ہڈیا ں جیسی نکلتی ہیں نا وہ بھی ہے اور ایسے گردن ہونی چاہیے تھوڑی سی جھک کہ آپ کو سیدھی ہو گئی ہے گاردن کی ہڈی آپ کو گاردن میں بہت پروبلم ہے ایسے ہی بولا تھا بسمہ کو بھی وہ بول رہی تھی لیکن مجھے نہیں کچھ درد ورد ہے میں نے بو لا مجھے بھی کمر میں گاردن اسی رات اس کے گاردن میں ہو گئی لو
مجھے آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے ڈاکٹر نے کہا ہے آپ شا سوتے ٹائم تکیہ رکھو ہی مت مطلب ٹوٹل کیونکہ مجھے اس مقت اس وقت لاک ہوئی تھی گردن اور با زو پھر مجھے انجیکشن کرا رہے تھے آپ بسما کو بولنا میں وہ عادت ہی نہیں ہے میں تکیہ اور کوشن اکٹھے لیتی ہوں اتنا وہ جو پیچھے رکھتے ہیں نا تکیہ کامر کے پیچھے وہ مجھے ابھی سار کے پیچھے ہے کھڑا اسی کے ساتھ ہوں میں لیٹ کے
نہیں میں نے وہ مجھے لگا نا پچھلی بار مجھے گردن میں درد ہو رہا ہے تکیہ کی وجہ سے پھر میں نے وہ نرم والا ہوتا ہے نا جس میں روئی ہوتی تو وائٹ کلر کہ وہ بہت ہے مجھے ویسے ہوتا ہی نہیں ہے سر کے نیچے بھی اگر مجھے کچھ ہوگا بھی نہیں نہ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا ہے لیکن تب سے مجھے گاردن ہی مجھے اتنا درد ہوتا تھا گردن میں ہم بھی رکھتے تھے دیکھ بال بڑا والا تکیہ لیکن وہ زیادہ بڑا میں پہلے سے ہی نہیں رکھتی تھی رکھتی تھی لیکن وہ والا جو بنات تے ہیں اس میں یہاں پے خود بناتےہیں وہی رکھتی تھی میں لیکن اب میں وہ نرم وا
میں بھی سو جاؤں گی آ مجھے نہ واک بلاک ہو جائے گی اگر میں وہ کام رکھوں یا جو وہ ڈاکٹر کیا آتا ہے نا وہ جس میں وہ نارم روئی ہوتی ہے اگر میں وہ رکھوں تو مجھے زکام کرے گا نااک بلاک ہوگی میں سمجوں گی میں مر گئی پتا نہیں کیا کیا مسئلہ ہے میرا اس کے ساتھ یے تو عادت پے ڈپینڈ ہے نا مجھے
کہ ہمت رکھو
ہاں
لیکن یے بول رہی تھی میں نے اسی میں رکھ ہے دو دن اس کو تھوڑی سی ہو گئی تھی فرق پھر ماما نے سو کل دوائی بھی لائی تو اس سے بھی تھوڑی
مجھے لاس چیرےز ایسے نچا کر آ رہے تھے پھر اس نے بولا میں نے اس کو ایسے ہی دن میں کال کی میں شبو کے یے یے محمد ایزان کے ساتھ کھیل رہی تھی میں بیچ میں سو گئی تھی فین کے نیچے میں نے ایسے سر اٹایا میں نے اس کا محمد ایزان کچھ ایسا ہی پتہ نہیں مجھے کیا ہوا جیسے مکانی میرے اوپر آ گیا اچانک پھر بسما نے وہی سے کال کی وہ گھر میں ہی تھی میں نے بولا اس سے مجھے ایسے ہو رہا ہے مجھے اتنا چکرر آ رہا ہے میں کیا کروں اس نے بولا سمی کو بھی ہو رہا ہے
ہاں اس کو بھی ہوتا تھا ایسے ہی
پھر الٹی جیسی لگ رہی تھی
الٹی جیسی میری بہن بولتی ہے جیسے الٹی لگتی ہے پھر لگتا ہے جیسے کیا سوسو بھی نکل جائے گا اتنی حالت ہو جائے یے خراب اس چاکر کی وجہ سے ‌وہ گردن کی وجہ سے
داوائی کھائی اس ٹائم پھر مگر
میری ماما کو بھی ہو تا ایسے گردن کی وجہ سے وہ اس کو لگتا ہے اللہ نہ کرے وہ مر گئے وہ سب سے معافی مانگتی ہے اتنا چکر آتا ہے اس کو اللہ کی قسم پھر اس کو لے جے ہیں ہاسپٹل وہاں پہ اس کو دیرتے کچ دوائی شائی پھر واپس آتی پھر چار پانچ یا چھ دن تک رہتا ہے اس کو چکر بھی جیسے وہ بولتے ٹانگ ہوا مجھے وہ بولتے جیسے مجھے ٹانگ میں یہی ہے ہی جان ہی نہیں ہیں
ہاں ہاں مجھے اتنی چا کر آتے تھے لاسٹ ایئر میں ڈر جاتی ہوں آج میں کھیلتی تھی نا محمد اسسان سے لیکن سوتے ٹائم نہیں مجھے لگا اس وقت میری گاردن شاید اللہ نا کرے ٹوٹ گئی اسی وجہ سے مجھے اتنے چکر آرہے
اور کیا اوپر سے اسٹامک میں بھی ہو جاتا ہے الٹی جیسی آتی ہے
اوپر سے اسی ٹائم مجھے میں نے کا بولا ماما کو مجھے نہانا ہے بولا ماما نے آ جاؤ میں جیسے ہی چل رہی ہوں نا مجھے چکر آ رہا ہے میں اسے بول رہی ہوں رکو رکو آ رہی ہوں بولا ٹھیک ہے رکتی ہو پھر بولا چلوپھر ماما نے کہا میرا پورا دن یہی نکل جاۓ گا نا آپ آؤ گی نا آپ جاؤ گی میں نے نہ ہی سے خود کھائی پتا نہیں کون کون سی داوائی میں نے کھائی خدا کی کسم لیکن پھر مجھے اس کشمیری نے بولا آپ کو شاید یہ گردن کی وجہ سے ہو رہا ہے
ہاں گردن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے سب کچھ
اور اس فر کی وجہ سے گندا لگتا ہے تب جب وہ الٹی سی لگتی ہے
ہاں اس بقت لگتا ہے مے میرے یہ بولتے ہیں ممی بھی اور بہن بھی بولتے جیسے لگتے ہے جان ہی نکل گئی
ہاں صحیح میں ہاں یہ بات سچ ہے
اور کیا ان کو ہوتا ہے مجھے بھی اب آتا ہے چ میں اگر دیکتیوں نا کسی چیز کی دیک ادھر دھ گی پھر ادھر دیکھ گی ایک دو بار مجھے ادھر ہی جا کر آ جاتا ہے
ہاں ہاںچا کر توتا ہے میں دن میں پچاس بار ان کو بولتی ہوں یہی شاید ارتھ کوئک آیا شاید ارت کئک رانی کو تو پتا ہے میں ہزار بار بولتی ہوں پھر مجھے بولتے ہیں یہ آپ آپ ہنسو گی جیسے ہی مجھے چاہ کراتا ہے نا میں کہتی ہوں یہ چکر اگیا شاہد ارتھ کوئک پھر میں جاتی ہوں فیس بک پہ یہ دیکھنے کی کئی نیوز مت آ گئی یہ اورت کوئی تھا اور جب ہوتا ہے تب مجھے پتا نہیں لگتا
میں آپ کو کرتی ہوں بعد میں فون مجھے سرا موبائل ڈاؤن ہو گیا میں پہلے چارج کروں گی اللہ